ہلو وعلیکم السل اسلام
ہوں کیسے ہو
الحمد للہ
ہ اور بولو ٹھیک ہے تو آج ہم کون سے ٹاپک پہ بات کریں گے
تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے فیسٹیولس یعنی تیوہار
ہوں فیسٹیولس ہ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے مجھے مجھے تو تیوہاروں کے بارے میں بات کرنا بہت پسند ہے
مجھے بھیتیو ہر ہر کلچر اور سوسائٹی کا اہم حصہ ہوتے ہیں
بالکل تیوہار لوگوں کو ایک دوسرے کا قریب لاتا ہے اور کسیا بند بندھنے کا موقع دیتا ہے
سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تیوہار سے تم کیا سمجھتی ہو
میرا خیال میرا خیال میرا تیوہار وہ خاص دن ہوتا ہے جو لوگ کسی مذہب مہذہبی تہذبی یا تاریخی اہمیت کی وجہ سے مناتے ہیں
بہت خوب اور ان دنوں لوگ اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر خوشی مناتے ہیں
ہاں بالکل اس سے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملتا ہے
ہوں تمہارے نزدیک تہوہاروں کی اہمیت کیا ہے
تیوار ہماری زندگی میں خوشی اور پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے
اور
یہ ہمارے کلچر اینڈ ٹریڈیشن کو زندہ رکھتا ہے
بالکل صحی اگر تیوار نہ ہو تو زندگی کچھ حد تک بورنگ لگنے لگتی ہے
صی میں بھی یہی سوچ سوچتا تھا
کیا تم سمجھتے ہو کہ تہوہار لوگوں کے درمیان محبت بڑھاتے ہیں
بالکل جب لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے دورے کو مبارکباد دیتے ہیں گفٹ دیتے ہیں محبت اور رسپیکٹ بڑھتی ہے
ہ بہت اچھی بات ہے چلو اب عید الفطر کی بات کرتے ہیں وہ بھی تو ایک تیوہار
جی عید ال فترح مسلم کا بہت اہم تیوہار ہے
ہ تو یہ بتاؤ یہ کب منایا جاتا ہے
یہ رمضان کا مکمل ہونے کے بعد عید منائی جاتی ہے
لوگ عید کی تیاری کیسے کرتے ہیں
لوگ عید کی تیاری نہ ہے کپڑے خرید کر گھر صاف کرتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں
ہوں عید کے دن سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے
تبنا کی نماز ادا جا ادا کی جاتی ہے
ہوں پھر
پھر لوگوں یہ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں
ہ تو یہ بتاؤ کہ بچوں کو عید میں سب سے زیادہ کیا پسند ہوتا
ایا
ہاں ہاں بالکل مجھے بھی بچپن میں عیدیا کا بہت انتظار رہتا تھا
بالکل مجھے بھی
عید کا سب سے خوبصورت پہلو کیا لگتا ہے
میرے خیال میں معافی اور محبت
بہت خوب ٹھیک ہے عید پر خاص طور پر کیا کھانے بنائے جاتے ہیں
سیویا سب سے مشہور ہوتی ہے
اور
بریانی قورمہ اور بہت سی ڈیلیشس ڈز
کیا تم کوکنگ کرتے ہو
ہ تھوڑی بہت
تو پھر عید پر تمہاری فیوریٹ ڈش کیا ہوتی ہے
میری فیوریٹ ڈش شیر قورما
واہ مجھے بھی بہت پسند ہے
اب ہم دیوالی کی طرف آتے
ٹھیک ہے آپ ہی بول لیجیے تو میں بتاؤں دیوالی کے کے بارے میں
ہاں بتاؤ
دیوالی ہندوز کا ایک بہت مشہور تیوار ہے
اسے کس نام سے جانا جاتا ہے
لوگ فسٹیول آف لائٹس
ا لوگ دیوالی کیسے مناتے
گھروں کو دیو اور لائٹ سے سجایا جاتا ہے
کیا لوگ گفٹس بھی دیتے ہیں
ہاں دیوالی کا گفٹس اور مٹھائیاں ایکسچینج کی جاتی ہے
دیوالی کا پیغام کیا ہے
دیوالی کا پیغام یہ ہے کہ روشنی کا اندھیرے پر اور اچھائی کا برائی پر غلبہ
ہ یہ بہت خوبصورت پیغام ہے
بالکل
کیا تم سمجھ کہ مختلف تیوہار لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں
جی ہاں جب ہم دوسروں کے تہوہاروں کی عزت کرتے ہیں تو معاشرے میں ہارمونی پیدا ہوتی ہے
بالکل رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے
ہوں اس سے امن اور بھائی چارہ بڑھتا ہے
ہوں
ہوں ٹھیک ہے چلو پھر ہم ہول کی بات ہاں بولو بولو
ہولی انڈیا کا مشہور تہوہار میں سے ایک ہے
ہ یہ تو ہے تو اسے کس نام سے جانا جاتا
جھ و فیسٹیول آف کلرس کہا جاتا ہے
ہولی منانے کا طریقہ کیا ہے
لوگ ایک دوسرے پر رنگ لگاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں
کیا صرف بچے ہی ہولی کھیلتے ہیں
نہیں کون بولا ہر عمر کے لوگ اس تیوار میں حصہ لیتے
ہ مجھے لگتا ہے ہولی کا ماحول بہت انرجیٹک ہوتا ہے
کیوں نہیں بالکل ہر طرف رنگ میوزک اور خوشی نظر آتی ہے
ہاں یہ تو صحی کہا کیا تم نے کبھی ہولی سیلیبریٹ کی ہے
نہیں لیکن میں ویڈیوز اور تصویروں میں دیکھا ہوں
مجھے سب سے زیادہ اس جووہر کی پازیٹیوٹی پسند آتی ہے
ہاں رنگ زندگی کی خوشوں کی نشانی ہے
ہ ٹھیک ہے اب کرسمس کے بارے میں بات کرتے ہیں
کیوں نہیں کرسمس کا بہت اہم تہوہار ہے
ہوں یہ کب منایا جاتا
ہر سال پچ پچیس دسمبر کو
ہوں تو کرسمس کی سب سے مشہور نشانی کیا ہے
کرسمس ٹری
اور سینٹ کلز
ہاں جی ہاں بچے سینٹا کلوز کا بہت ہی انتظار کرتے ہیں
ہ وہ تو ہے کرسمس پر لوگ کیا کرتے ہیں
کرتے ہیں اور گفٹ ایکسچینج کرتے ہیں
ہوں فیملی گیدرنگس بھی ہوتی ہوگی
کی نہیں بالکل فیملی ممبرس مل کر کھانا کھاتے ہیں اور سیلیبریشن کرتے ہیں
ہ مجھے لگتا ہے کہ کرسمس کا ماحول بہت سکون اور خوشی والا ہوتا ہے
صیح کہا ڈیکوریشن بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے
ہ یہ تو ہے ٹھیک ہے پھر ہم کیا تم نوراتری کے بارے میں کچھ جانتے ہو
ہاں ہاں نوراتری نو دن تک منایا جانے والا تیوہار ہے
اس میں لوگ کیا کرتے ہیں
لوگ پوجا کرتے ہیں اور کلچر پروگرامس میں حصہ لیتے ہیں
ہوں گجرات میں نوراتری بہت مشہور سور ہے نا
ہاں بالکل گربا اور ڈانڈیا دنیا بھر میں مس س ہے
ہوں کیا تم نے کبھی گربہ دیکھا ہے
جی ہاں ویڈیوز میں دیکھا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے
مجھے بھی گربا کا ٹریڈیشنل ڈریس بہت پسند ہے
اور میوزک بھی بہت انرجیٹک ہوتی ہے
ہ تمہارے خیال میں تیوہاروں کا فیملی پر کیا اثر ہوتا تا ہے
خیال میں تیوار فیملی ریلیشن شپ کو مضبوط بناتے ہیں
کیسے
کیونکہ سب لوگ ایک ساتھ وقت گزارتے ہیں
ہوں آج کل لوگ بہت بزی رہتے ہیں
صحیح ہے اس لیے تیوہار اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں
ہ مجھے یاد ہے بچپن میں پوری فیملی ایک جگہ جمع ہوتی تھی
بالکل میرے گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے
ہ فیملی گیدرنگس کی سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے
پرانی یادیں اور ہنسی مذاق
اور ٹیسٹی فوڈ
ہاں بالکل
ہر تہوہار کے ساتھ خاص کھانے بھی جڑے ہوتے ہیں
جی ہاں کھانا سیلیبریشن کا اہم حصہ ہوتا ہے
ہوں جیسے عید میں سے بھیا
کرسمس میں کیکس
اور دیوالی میں مٹھائیاں
نوراتری میں فاسٹنگ فوڈس
ہ تمہاری فیوروریٹ فیسٹیول فوڈ کیا ہے
میرے خیال سے تو سیر قورما
ہوں میری فیوریٹ تو بریانی ہے
واہ بریانی ہر اوکیشن کو اسپیشل بنا دیتی ہے
ہاں وہ تو ہے تیوار کلچر کو کس طرح زندہ رکھتا ہے
ہر تیوہار کے ساتھ کچھ ٹریڈیشن اور کاسٹیوم جڑے ہوتے
ہ اور اگر یہ ٹریڈیشنس نہ ہو تو
تو دھیرے دھیر کلچر بھول جائے جائیے
بالکل اسی طرح تیوہار اور کلچر ہمیں ایک جٹ رہ کے سیکھ دیتا ہے ایک ساتھ رہنے کی
جی ہاں ہمیں کیو آر بنانا جتنا چاہیے
ہوں آپ سے بات کر کے اچھا لگا
مجھے بھی تیوہر کے بارے میں بہت کچھ جاننے ملاے آپ کے
ہوں پھر بات کریں گی پھر
ہاں اللہ حافظ
ہوں